ہف ہلو اللام علیکم بھائی جان
ہلو وعلیکم السلام بھائی جان نمسکار بھائی ٹھیک ہو
ہاں سب بڑھیا بھائی جان کہریا تھا سب ہاں بتائیے آپ کےس گھر پہ سب خیریت ہے کرنا اور بھائیین کیا ہو رہا ہے جی بھائی جان
بیٹھا ہو کھانا کھیا آپ نے
ہاں جی بھائی جانا بھی بس کھانا کا کے ہاں جی ہاں ج بھائی جانا بھی کانا کھا کے فری ہوئے ہیں اور بتائیے بھائی جان
بس بڑھیا کیا کر رہے ہو بھائی بس بڑھیا چل رہا ہے آپ کے وہاں کیا چل رہا ہے ہاں
بس فری سے ما چلو بائی جان فون کیا جائے ما
جی جی بہت صحییک بہت صحیح کیا آپ نے میں بھی فری بیٹھا تو میں نے بھی سوچا اٹھا ہی لیتا ہوں
ہاں ہاں جی جی بھائی جان اور ویدر کیسا بھائی جان آپ کے یہاں پہ موسم کیسا ہے
موسم تو آج اچھا ہے نہ ز نہ زیادہ گرمی ہے اور نہ زیادہ دھوپ
اوکے اوکے جی بھائی جان ہمارے یہاں پہ بھی ٹھیک ہے بادل ہے تھوڑا پر گرمی تو ہے بھائی جان
جی جی گرمی تو ہے گرمی کا کہ کےناا گرمی تو بہت ہے آج کل ہے نا وہ جی
ابھی جولائی اگست تک تو بھائی جان بہت زیادہ گرمی پڑتی
جی جی جی جولائی میں تو بہت گرمی ہوتی ہے یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا ہے نا
بھائی چل اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گ آ پ آتا ہے وہ چپ چپا ہوتا ہے وہ بہت گندہ لگتا ہے آپ کو پتہ نا بھائی ج جو یہ جیسے سویٹنگ آتی ہے پسینہ وغیرہ آتا ہے
جی جی جی جی
وہ اس مہینے میں بہت خراب کرتا ہے اگست مہینے میں تو جولائی اور اگست میں تو
جی جی وہ بہت گندا لگتا ہے اس سے بہت ہی بدبو آتی ہے آنے لگتے ہے نا جی وہ اچھا نہیں لگتا
جی اس لیے مجھے تو جولائی اور اگست میں بالکل بھی نہیں چلتے ہیں اس میں بنا ا سی کی آپ سروو سروائو نہیں کر سکتے ہو بھیا
جی جی بالکل بالکل
اگر یہ مجبوری ہے ا اسی کے سمجھ بیٹھنا توک آپ کو پت ہی ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ کتنا زیادہ ہے نا واتورن جو ہے کتنا زدہ پردوشت ہو چکا ہے ہے نا وہ بھی ہم لوگوں نے کیا ہم دوسرے لوگوں کو دیں
جی جی جی یہ بھی ہم لوگ نے ہی کیا کیسے کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ پیڑ کاٹتے ہیں نا
جی پیڑ کاٹتے ہیں بالک بھائی جان اور جیسے بھائی جان
جی جی بولے بولے
کیونکہ کاربن ڈائ آکسائڈ لینی ہے اس نے آکسیجن چھوڑنی ہے پیڑوں نے وہی ہم کاٹ رہے ہیں نا ٹھیک ہے نا ہم پیڑوں کو کاٹ کے ہماں پہھیک پھی کے لارے بھائی جان ہ ن بس وہ فیکٹری سے جو ویسٹیج نکلتا ہے وہ پانی کودشت کرتا ہے ہمارے انوائرمنٹ کو جو خراب کرتا ہے واتور کو خ دھواں ہے نا یہ بہت مطلب رسکی ہے بھائی جان ہمارے لیے
جی جی جی اس کے ذمہ دار ہم خود ہی ہیں نا ہیلو جی میں نے میں نے کہا اس کے ہم اس کی ذمہ دار ہم خود ہی ہے نا
ہاں بھائی جان ہم خود ہی ذمہوار بھائی جان کیونکہ بس بت کرو بائی چانس بول کرو اب آپ نے کوئی جگہ پ لوٹ خریدنا ہے نا
ہاں
فیملی بڑھ جب میرج ہوتی میرج ہوتی ہے م بچے ہوتے ہیں پھر آپ کو پتاہ ہے گھر بھی خریدنا پڑتا ہے نا تھر کیا کرتے ہیں جاں پہ جو کسان مان لو کوئی بھی ہے جت تق جگہ ہے خالی جو اس نے بیچنی ہے وہاں پہ اگر سپوز کرو پیڑ لگے ہوئے وہ پی کو کاٹ دیں گے پیڑ کاٹ کے جگہ بھیج دیں گے
جی جی بالکل بالکل یہ ایسا ہی ہوتا ہے آج کل ہم خالی پیڑ کاٹتے دیکو اگر ہمیں کسی ک ضرورت کی وجہ سے پیڑ کاٹے بھی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں دس پیڑ لگانے چاہیے ہے نا
لگانی چاہے بالکل بھائی جان لگے ہی نہیں بھ جان آپ کو پتا آجلک
گاڑی تو دس پیٹ لگائےیا یہ ہمارے لیے بہتر ہو گیا ہے نا
ہوتا نہیں نا بھائی جان کرتا نہیں کوئی کوئی لطی رضی نہیں ہے ہم خود نہیں کرتا بھ جان ہے نا پ اوائرمنٹ کو خاب کر ج ہم بات رم کو ہم بس بس خراب کر کے ہیں
جی جی جی اس سے ہمارا ہی نقصان ہے بہت نقصان ہے ہمارا ہے نا
بہت نقصان ہے بھائی جان جو دیکھو ہمیں کتنا نقصان ہے بہت جیاد نقصان ہے کیونکہ بھائی جان کیا ہے کہ جیسے جیسے جن سنکھیا بڑ رہی ہے نا تو جن سنکھیا بننے کی وجہ سے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ فیکٹریاں لگا رہے ہیں ٹھیک ہےڑے ب بجنس سیٹ اپ کرنے کے لیے پلانٹس لگا رہے ہیں تو وہ جنگل کی کٹائی کر دیے ج رہے ہیں جنگل کی کٹائی کی وجہ سے کہ تو اس وجہ سے ہمارا وااتورن خراب ہوتا جا رہا ہے
جی جی جی جی اس کی ذمہ دار ہم خود ہی ہے دیکھو ہم ہی پیڑ کاٹ ہمیں کیا کرنا چاہیے پیٹ کاٹے بھی تو ہمیں لگانے بھی چاہیے اس کے ذمہ دار ہم خود ہی ہے ہم نہیں لگائیں گے تو کون لگائے گا دیکے ہم کیا کرتے ہیں آج کل کل جو ہم یہ ہے نا جنگلات کاٹتے ہیں ہے نا
جی جی
ہم جنگلات کاٹتے ہیں اس اسے اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو ہم جنگلات کاٹتے ہیں نا
جی بھائییا
اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو اس پہ جنگلی جانور تھے وہ ان کا گھر ہوتا ہے نا جیسے ہمارا گھر ہے ان کا بھی ویسا وہ گھر جی جی ان کا وہ گھر ہو جی کاٹتے ہیں تو پھر وہ ہماری بستی میں آ کے رہ رہ جاتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہمیں اس سے تھرٹ پیدا ہو جاتا ہے نا
جی بھائی جان صحیح بول رہے ہاں ان کو تو بے گر کر دیا نا ہم نے تو وہ بچارے کیا کرنے کی مجبوری بن چکی ہے بھائی جان
جی جی بالکل
کا تو ہم پھر ان کو مجبوری تو ان کی بن گئی ہے پر ہم ان کو بھی کیئر نہیں کر پاتے ہیں اچھے سے کیونکہ دیکو انے ان کو چاہے کہ پیڑ پودے چاہیے آکسیجن سحی چاہیے ہے نا اب ہم کیا کرتے ہیں اگر وہ شہروں میں آتے ہیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹاور لگے ہوتے ہیں فونوں کے ان سے جو رڈیشن نکلتا ہے وہ چھوٹیے جانوروں کو ختم کر دیتا ہے پھر بہت افیکٹ کرتا ہے چلے بھائی گہن
چھوٹی جانور کو ختم کرتا ہے وہ ان
ہاں آپ نے دیکھو گے پہلےنچھی نارمل دیکھنے کو مل مل جاتے تھے چڑیا وغیرہ اور آج کے ٹائم میں وہ چیزیں کم ہو چکی ہیں یہ کیا کہ ہم ہمارڈیشن انوائرمنٹ پوشن کی وجہ سے
جی جی اس کی ذمہ دار ہم خود ہی ہے دیکھے ہم ہی وہ سب کرتے ہے نا ہم اپنے فائدے کے لیے ڈھونڈتے لن دوسروں کا فائدہ اس سے یہ نہیں سوچتے اگر دوسروں کو نقصان ہو جائے گا اس سے یہ نہیں ہم سوچتے ہے نا ہم خالی اپنا فائدہ چاہتے ہیں
ہاں اپنا بائین دیکتے ہیں بائیان سے ہی بولتے
جی جی ہمیں یہ خیال ہے کہ وہ کیا کریں گے جانور بیزبان جانور کیا کریں گے ہمیں کالی اپنا کھ کہتا ہے ہمیں اس سے کا فائدہ ہوگا تو یہ ہمارے لیے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوگا تو یہ نہیں کہ ان بے زبان جانور کو کیا ہوگا ان سے یہ ہم نے
اپنے فائدے کے لیے بھائی جان اپنے فائدے کے لیے انسان دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے یہ اس کی فطرت بن چکی ہے کیا اللہ تعالی نے تو ہمیں اچھا بنا کے بھیجا تھا پر ہم نے یہاں پہ ایک دوسرے کو دیکھ کے اپنی فکر چینج کر لی ہے
جی جی بالکل ہم کیا کرنا چاہیے
اب آپ کو پتا پینے والا پانی کوئی بھی چیز لے لو ہر چیز سے پرابلم ہے ہر چیز سے دت ہ
ہیلو بھائی جان ہلو بھائیان آپ کی طرف سے آواز بہت کم آ رہی ہے
جی بھیا
آپ کی طرف سے آواز بہت کم آ رہی ہے
وہ بھ جان کئی باریٹ ورک کا ایشو ہوتا نا جس وجہ سے یہ دقت آ جاتی ہے بھ ہاں جی ہاں جی بھائی جان بولو
تو آپ جا کے کسی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی اچھی جگہ جاؤ جہاں پر نیٹ ورک تو وہ بہتر ہوگا آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی ہے نا
بائی جان میں تھرڈ فلور پہ بیٹھ ہوں تب دیکھ ل بیٹا ہ کیسیا ہے تھر فلورہ تیسری منجے لو گاٹھں
جی جی جی جی تو بھائی جان آپ مسلملم ہے
و ہاں جی بھائی جی کیا بول رہے ہو
آپ مسلم ہیں مسلمان ہو آپ
بھائی جان کاس تو چلو کیاتابائیفان ہےیکھو کیا
جی جی بالکل بالکل بہت سحی بات کی آپ نے بہت بہت سی آپ کی بات اس میں بہت متاثر ہوا
ہاں دیکو جات کا کوئی وہ نہیں ہوتا بھائی بگوان نے تب کو اللہ تالی نے سب کو ہی بنا کے بھ ہمیں تو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چ اگر ہم ان چیزوں میں پھس جائ گے نا بھائی جان تو تب تو یہ چیزیں یہ پڑنا ہمارا لڑائیاں ا گغط چیزیں ہو رہی ہیں انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے ہر چیز بھیفیکٹ پڑتا ہے بھائی جان اگر ہم یہ سوچ رکھیں گے نا تو آگ نہیں بڑ سکتے ہیں اور دوسریپ کو بتا برلی جو گنٹ کوئی بھی دی کنٹری ہیں پن جی وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہے وہ توبھی اتنی ڈییولپ ہو چکی ہیں ہے نا ہم لوگ ان چیزوں پ رہ جاتے ہیں اس لیے بھائی جان نے یہ چیز تو ہمیشہ مائنڈ میں کبھی دیکھ نہیں جا چاہیے اپنی فیملی کور نیو جنریشن کو اس سب چیزیں سکھاؤ کہ پیار باتو پیار دو نہیںے بھائی جں
جی جی جی دیکھیے جو یہ جو جنگلات ہے اس میں بہت بہت ہی خوبصورت نظارے ہوتے ہے نا
جی بھائی جان
اس میں بہت ہی خوب بہت سارے خوبصورت نظارے تھے ہم خود ہی جاتے ہیں وہاں پر نظارے دیکھنے ہے نا
ہاں جی ہاں ج دیکھو تو نیچر دیکنا تو بائی چانس دیک لو کبھی جمو چے جؤ ہماچل چے جا ہے نا شملہ چلےاؤ کیا نیچر ہے دیکھو ہماری پراکرتی کتنی اچھی ہے
جی جی بہت بہت خوبصورت نظارے ہے وہاں سے ہے نا انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے وہ نظارے ہی دیکھتے ہوئے
ہاں پر وہ جیسے جیسے ہم خراب کرتے جا رہے ہیں ان چیزوں کو وہ ہماری آنے والی جنریشن کو دیکھنے کو ملے گی یا نہیں ملے گی کچھ نہیں بول تو میںجا اے ایسے چلتا رہا تو
جی جی دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی جگہ جاتے کسی بہت خوبصورت جگہ جہاں پر بہت ہی اچھا نظارہ ہو تو ہم وہاں جا کے کیا کہتے ہیں ہم گندگی پھیلاتے ہیں ہم کوڑا کر کر ڈالتے ہیں وہاں پہ ہے نا جی جی ہم کیا کرتے ہیں کہ گندگی پھیلاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو وہاں پر وہ نظارہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کی وہ مطلب خوبصورت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے جی جی جی دیکھیے آج کل کیا ہوتا ہے کہ کہ یہ ندی نالے ہیں نا بھائی جان
جی بھائی جی
ہیلو بائی جان
صیح بول رہے ہو بائی صحی فرم رہ ہو بھائی جان صح سن رہا ہ میں
جی جی یہ جو ندی نالے ہیں نا آج کل ہم کیا کہتے ہیں کہ اس میں کوڑا کرک پھیلاتے ہے نا
جی بھائی جانت
تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہی ہے ہمیں کیا کرنا چاہ گی یہ کوڑ اگر نا پھیلائے تو یہ ہمارے لی بہتر ہوگا ہے نا
بالکل بھائی جان بالکل صیح بنوارے بھائی جان اور بتائیے بھائی جان چلو آپ اس پ بات کر کے بڑا اچھا لا
جی جی مجھے بھی آپ سے بہت بات کر کے بہت اچھا لگا جی جی جی جی
گ آپ بھی دھیان رکھو ہم بھی دھی رکھتے ہیں الگ الگ دکر ہے کہ ہمیں ایسا چل گیا جی اپنے سے اچھا کرو گے
کر کے بات کریں ہم دوبارہ میں کوشش کرتے تا ہے نا جی تو شکریہ بھائی جان شکریہ وعلیکم السلام